السلام علیکم ج
تو اپن نے کل اس نمبر سے تین کی تھی کہ چار کی تھی آپ کو کوئی کنفرم ہے کیا
کر لے وہ تو اچھا تو ہو جائے گی نا
اچھا تو جائے تو اس کے بعد ایک اور کریں گے پنوں
نہیں یہ ہوگی نا دو ہو گئے پہلے چار ہو گئے اور دو ہی ہو جائے گی نا اچھا ہو جائے گی
اچھا اچھا اچھ اچھا اچا آپ کو ڈاؤٹ ہو ڈؤٹ ہو تو اپن ایک اور کر سکتے ہیں ایسے کوئی دقت نہیں ہے
اچھا اچھا پھر وہ نرست ہو جائے گ وہ مطلب نہیں ہے
وہ بھی ہے وہ ن کر لینا کیا مست کیسے میں نے تو اپ نے ساتھ کی تھی اس ٹائم
ہ وہ پہلے تو نہیں تھا دیکھ لیں گی کوئی دقت نہیں ہے
نہیں دے رہتےے کسی کی دیک لیکن میرے والے پ تو لمٹ بتا رہے نا آپ تھوڑی ہوگ کر کے دیکھ لینا ایک بار
اج چیک کریں گے ایک بار اللہ تعالی کی مہربانی ہو جائے اللہ تعالی کی مہربانی ہو جائے تو جائیں گے
پتا نہیںتاناہ میں بھی ایک یا دو ہےا رکھ لیتا اس کے لیے سبمٹ ہی نہیں کرتا میں لیکن اتنا تھوڑی نہیں پتا تھا پہلے کو
آ صحیح ہے
اپن دو ہندی کی طرح لے کے چل رہے تھے اس کو
ہ
وہی ہے اب اس کے بعد کیا ہے تھوڑا گیف دیں گے کھانا کھانے کے لیے پ تو اس بہانے اپن کو تھوڑا گیپ بھی مل جائے گا نہیں بھائی ار اس بار چیکنگ سھ کے ساتھ چل رہی ہے
ہے نا ترنت
ہاں جیسے کل کی جو میں نے نوگول کی تھی نا ان کا مطلب نو سو ترسٹ روپئے شام کو رات میں سو گئے تھے
ہے نا ہاں تو پھر ٹھیک ہے یار اچھی بات ہے
جیسے اپنے نے آج کو چیکنگ کر ل نا ٹھیک ہے کہ دن بھر کالنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے رات میں نا آ سات آٹ بجے گے آس پا ہے نا ریپریس کر کے دیکھ نا
اچھا اچھا تو یہ ایسے بتا تیر بائی بھی جان کے تیر بائی بھی جان کے جیسے یہ اکاؤنٹ نمبر کس کے لنک کروں میں جیسے پے ٹی ایم والا کھاتا ہوتا جوڑ دوں اس میں
جوور تو کوئی دقت
میرا والا میرا میرا جوڑ دوں گی ڈبل بھی ہو جائے گا
ہو جائے گا ڈبل بھی ہو جائے گاب اس کا ایک طریق اور ہے جیسےپ نے یہ یو پیئی ڈ رکھا ہےا
ہ
نہیں توی پی ان ااؤنٹ نمبر کر دو میں نے ایسے ہی کر رکھا ہے
پے ٹی ایم پے ٹی ایم کا اکاؤنٹ جیسے فون نمبر سے ہیں
ہاں تو وہ کر دو لیکن اس کو لنک تو کر دو تاکہ یہ جیسے اماؤنٹ س ہوتا رہتا ہے نا کیہ جیسے اس میں اپنے پا سو روپئے بھی آ گیا نا تو اس میں پھر کیا دو روپ سے وہ کر کے ایڈ کر سکتے یو پی آئی تو ار اگر یو پی آئی ایڈ نہیں ہونا تو پھر اکاؤنٹ ایڈ کر د ین اؤنٹ نمبر سے ایپ سے ایک گ اکاؤنٹ نمبر سے بھی ایڈ ہو جائے گا پھر وہ
ہ
دونوں طرح سے ایڈ ہو جائے گا پھر وہ لن اس کو اب جیے بھی گیپ لگےا میں کھاانا کاؤں گا تو بیچ میں پندرہ بیس منٹ کا گیپ دیں گے س اپن اب تو اس بیچ آپ ہے نا و پ ایڈی یہ کیا مطلب وہ کر لے نا ایڈ
ہاں پ ٹیمک پ ٹیم کا کن
اس کو کر لینا ایک بار وہ جائے تو
ہاں وہی ہو جائے گا کیا اس میں کیا دقت ہے
ہاں تو اس کو بھی کر لینا لیکن کر کے تو رکھ لو اور کیا ہے اب کیکہ اپنے اسس میں آ کے ہوئے گی پندر سو کو اور گپ نکل گے آپ
ساد ہوئی ہے
اچھا چاہے مان سوچے تھی تو ای مان سوچے ابھی مطلب گیہ بار بے کےس سےھانا بنایا تھا ن اس ٹم پھر کر لینا اس سے وہی لائبری نہیں جا ایمان
اچھا پھر آج ہی مان سو کائی نمبر
ہ میں بھی کروں مجھے بھی کرنی ہےاں سے میں نائٹ پہ کروں گا میں نائٹ میں آپ کی دقت رہتی ن موسم کی تو میں نائٹ پہ
ار وہ نائٹ میں کیا یار ہماری طرف پھر وہ میں نیچے رہتا وہ پھر نیٹ ورک کی پروابلم ہوتی ہے
ہاں جو بھی بارہ بجے کے آس پاس وہ کھانا بناتے ہیں بارہ بجے کے آس پاس اس ٹائم اس کو کر لینا جو اس سے ہو جائے گی ابھیھانا کھاتے ہیں اب میں تیرے کو ب بیس منٹ بد میں وافس کال کرتا ہوں تاکہ اپنی بچی کچی وہ ہے نا پانچ ان کر لیں گے پراپن ان کا بھی رشو اس بار کیا اس بار رشو کول کا بھی ساتھ میں چل رہا ہے بھائی جان
اناا
ہاں کیونک جیے نو پول کے نو سو تریسٹ تو ہو رہے ہیں میرے نہیںیک ہے اس میں کل دو بھی خراب تھی ایک آ ٹوٹل تین خراب ہوئی تو ریسیو کر گا پیمنٹ سات میں سو ہو رہا ہے اس میں
دیکھا نہیں یار دیکھا میں دیکھتا ہوں صحیح بات ہے اچھی بات ہے
دیکھنا بنی اس کے بع آپ کو بھی ٹائم ملے گا بیس منٹ کا گیپ لگے گا ایسے ہی کیونکہ ہمارے کھانا بن گیا بھوک لگ گیا تو اس وجہ سے میں نے کیا تھوڑا اپ کو بھی یہ مل جائے گا کیکہ اپ نے پانچ کر لیا بھی
اس کے انر میرے بھی یار چ سو چوراسی روپ مطلب اس اندر آ گیا پر
ہو گیا نا آپ دیکھ لو یہ یہ نا پیسے ہیں نا ابھی تک مطلب آج کیسو نہیں ہو رہے ابھی ت کل کیس ہو رہے انکمنگ
ہاں اور ابھی تو اس میں ہے نا دو کال باقی ہے دو کال باقی ہے نہیں دو کوول باقی ہے نا کل مطلب ہے نا ابھی تو اس میں میرے والے مب دو ک تو کرنا ہی ہے باقی ہے
ہاںا آپ ایسا کرنا نا ب بھی جان آپ دونوں بھی آپس میں کر لینا نا جو
ہ آج ک ل
لیکن آپنو ب بائی جانا آپ ہے نا سبمٹ مت کرنا آ کا
اچھا اچھا آ نہیں تو کال رکھوں گا لاسٹ میں انر رکھوں گا بدوار کے آس پا ہے نا
ہاں مطلب دو دو تین دن بات کرتے نا بھی سمیر تاک کسی بھی انکمنگ کال وغیرہ کر جائے تو آپ کو بینیفٹ ہو جائے گ نا
ہاں ہاں جیسے تیری ہو جائے گی بابی جانگی ہو جائے گی کو لیں گے
ان سب کی کرا دیں گے آپ تو تو کیونکہ پچھلی ہاں وہ بھی بجی بولت رہتا یار مانسو بتا رہا تھا کہ میں نے اس سے بھی بات کی تھی تو انہوں نے کیا ایک ہی گول کی اس کے بد میں تو کانا کھانے جا ہوں پھر میں نے دوسے دن ان کو کیا آپ کو یار ابھی تو میں بجی ہ شام کو کریں گے
وہ کیا کالج آتا ہے نا تو ایسے فری رہتا ہے وہ کیا دو بجے بع میں فری ہوتا ہے پھر
ہاں تو وہ وہ تو پھر وہ آگو گیا اپن کو میسج یا فون ڈالے تو کو پتا چے گا پھر یہ مان
ارے وہ نیا ارے وہ ابھی تو کیا نیا نیا ورژن ہے مطلب جو ہے نا بارو پس کر کے کہ تو عمل ہو ہے وہ
ہاں وہی جو وست رہتا نے بھی وست رہتا ہے ایے ہی مان س کہ ان دونوں کی یہ پائے تھے
ہ
وہی ہے کروا دیں گے اپن توبھی سبمٹ تھڑی کروں گا میں بھی لاسٹ میں رکھ کے دو رکھوں گا جب سب کا اپنا جو گروپ ہے پانچ چھ جن بندے ہیں نا ان سب کا وہ جائے گا نا ج سے اوچ لیں گے ب ہو گیا نا کسی کو نہیں کرنی نا پھر سبمٹ کریں گے پھر
ہ
وہی س اٹھائیس انتیس تک لے جا کرھر وہاں جا کے چھوڑیں گے
ہاں
ویسے ہی وہ
مل جائے اللہ تعالی کی مہربانی
ہاں وہی یار کہیں نہ کہ جو بھی کچھ روزگار کچھ روزگار کچھ کہیں نہ کہسے مطلب یہ کہ وہ روپ سے وہ
آرھک آرتھک مضبوط نہیں
ہاں وہی کہ کسی کوپن کو دیکھنا نہیں پڑے اور کیا اب اس لیے تھوڑی ربا ربی سی چل رہی ہے ہو ن کہاں تکے سج بج کر کے اپن گاؤ کاٹیں گے پھر ہو اب اب تعمل کے لیے اتنا وقت بھی نہیں مل پاتا اپنے پ ف جم دار بہت ہیں کیونکہ تمل کے لیے کیا سپورٹ چاہیے ایک مائنڈ فری انسان چاہیے اس کے لیے پانچ ل میں نے توڑ کے د د نا جب تک تو ہا
دیکھو اللہ تعالی
ہاں صی بات ہے اور کیا اس پس کےڑمی بیٹ جائے تو مالک کی کرپا سے تو مزے آ جائے اور کہ
ہاں مالک کی مہربانی ہو جائے بتائیں مگر مالک کی مہربانی ہوتی تو ہو جائے
ہاں صحیح بات ہے مالک کی مطلب کرشمہ کریں گے تو کیا نہیں ہو سکتا
مالک کا کرشمہ ہو جائے
تو کیا نہیں ہو سکتا کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ نہ ایسے تو اپن کو دیا ہے تو اپن کو پتا بھی ہے اب مالک کرشم کرے گاپ کو بھی تو پتا ہےا کہ
مالک نے ہاں یہی تو ہوتا ہے کرسمہ یار پٹ کے طور پ ہو جاتا ہے ایک مالکا کا کرسم ہو جائے تو اچھی بات ہے
اور کیا تو پھر اپنے من میں آٹومیٹک ان کے لیے عبادت وغیرہ یہ سب کے لیے ایسے اپن زیادہ سمے دے پائیں گے ان کے لیے وہی چیز ہے تو ان کے اوپر ہی اب تو مالک اگر کرپا کر د برکت کر د تو اپنے بھی یار اچھے سے نکل لیا اور کیا ہے
ہاں مالکی کربا ہو جائے تو اچھی
صحی بات ہے تو ابھی بیٹھے تو گھر کے ہوں گے گ گھر کے باہر گئی باڑی واڑی میں سے بیٹھے ہوں
نہیں نہیں باہر مط آ گیا روڈ پ ہ م تو
گھوم رہے ہو
ہاں
منھے بیٹھے ہوئے وہاں جا تاللاؤ الاؤ پانی کےلا نہیں جاتی ادھر جا کے بیٹھے ہوئے آپ
ہ ادھر کیا ہے یہ مالرا روڈ ہے نا اس کی طرف آ گیا تھا میں گھومنے کے لیے ایس ہی چلو ٹھیک ہے یار ادھر آج کیا ٹھنڈ پانچ سو کلو میٹر پانچ سو پان سو میٹر
میٹر آدھ کو میٹر ہوگ
اد کلو مٹر میں ار آج کلٹھڈا موسم ہو رہا ہےا تو میں میں نے سوچا کہ چل باہر گوم رہے ار باہ ہی کریں گے باطہ
ہاں وہ بھی صحیح اور کیا ہے
ہاں
آپ تھوڑ دیر گھر پہ جا کے پانی پی کے ریسٹ کر لینا آب بھی پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹہ مار لو جیادہ زیادہ پھر اپنی پچ جنوں کو کر لیں گے تاکہ بیچ میں وہ بولنے میں بھی تھوڑا گیپ لگ جائے گا نا وہ ہاں تو مائنڈ فریش ہو جائے گا دوبارہ پھر وہ گپت گوپ کر پائیںے اپن جب تکپی پی آئی آئی ڈیضرور ایڈ کر لیتے ہیں اس میں
ہاں وہ ی پی آئی آئی ڈی کر لوں گا نہیں ایسے مطلب نا ہو ہوتا جیے میرے اکاؤنٹ میںل نا میرے بھی ہو گیا اور مطلب نا مطلب اس میں ہو جائے دونوں میں ہو جائے گی ہاں
نہیں نہیں جیسے ایک ہی فون پہ دون پہ نہیں ہوں گےیا ادھر پے ٹی ایم کر سکتا نہیں پ اکؤنٹ نمبر سے کر سکتا
پٹی ا پ ٹیم پے ٹی ایم و
ہاں پےٹی ایم س کر لینا اگر پے ٹیم سے نہیں ہو ن تو پھر اکؤنٹ نمر سے کر لین اکاؤٹ نمبر اور آ ای سی کوڈ ڈال کے کر لینا پھر
اچھا اچھا
بھی ہو جائے گا پھر وہ
ہاں صحیح ہے
ہے نا ویسے کر لینا جس میں کہ میں نے بھی کر را کہا تھا ایسے کو ان کا اکاؤنٹ نمبر میرا ی پی آئی سے باقی اکاؤنٹ ہے کہ ہے
اب دیکھ دے اللہ تعالی کی مہربانی ہو جائے تو یہ بائک کو مکبل ہونے والی
ہے نا ٹھیک ہے میں کھانا کھا کے پھر آپ کو کرتا ہوں ہے نا
ہاں تو ایک بار تے والے نے میرے ب چیک کروں گا دیکا مالک کی دیا دش ہو جائے ہے
آ ہ ہاں ک لینا ابھی کر رہے گا کھانا کھانے کی بات کرے گا ٹھیک ہے کل ل اب اس کے بعد چل جاؤں گا کھانا کھانا ٹھیک